ہاں جی بولو کہاں گئی تھی آپ اچھا مج ہاں بولو
حقیفا
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ سنا
بس ٹھیک اچھا مجھے پہلے یہ بتاؤ وہ جب چھوٹے چھٹے بھائی نے آ کے اس کو ٹھیک کیا نا اس نے بھی بولا اس پہ دور پیا ڈالنے ہیں پہلے
وہ پہلے ہی ڈالنے پڑتے ہیں دو روپیہ اس کے بعد آٹو پے رہتے ہے
ارے آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی جب اس نے آٹو پے بند کیا نا
ب متاب کا مجھے نہیں پتا ت وہ بولنا پڑے گا
ہاں وہی نا اس میں آتا ہے نا کہ آپ اگر بند کرنا ہے نا
تو ڈالنے ہاں وہ ڈالنے ہوگی مجھے لگتا ڈالنے ہگے آپ پہلے اس کے ساتھ بات کریں گے کوئی بات نہیں
ہاں ٹھیک ہے میں نے نا اس میں دس بیس روپئے ہی رکھے پھر ڈر لگتا ہے نا
کوئی بات نہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے کوئی بات
ہاں اور سناؤ
شکر کرنا کاف سنا
شکر اللہ کا آپ سناؤ
بس چل رہے ہیں
سبھی ٹھیک ہے
ہاں سبب بھی ٹھیک ہے
اچھی بات ہے اور چائے پی اب اچھا اپپ نے یہ پی تھی
ہ ہ ت نے پی تھی
میں نا اسسان کی چھوٹے جب بچپن میں تھا نا بس کی بھی جری گئی تھی ٹائم کتنا جلد نک نکلتا ہے نا
بہت زیادہ بہت سمجھ ل آتا ہے
اور سنا
شکر شکر آپتنا
بس ٹھیک کیا چھوٹا سا یہ بچا تھا ت بھیھی
ہو گیا
ہاں جی ہو گیا کام بھی ہو گیا اور آ مما نے چائے لائی
اچھی بات ہے تینوں چائے
ہاں اچھا آپ نے کیا بنایا دال
ہے دال پیاز اور آلو
اچھا پیاز
اور مجھے لگتا ہے میر یہب یہ کی جو تھوڑا سا گوشت ہے نا وہ میں فی الحال کے ابال پ رکھتی
کیا
گوشت گوشت
ہاں اچھی بات ہے
ہاں وہی کروں گی
یہ ہے نا یہی قربانی والا گوشت
ہاں اوکے ہ
اچھی بات ہے
ج
اور
اور بتاؤ آپ
بس ٹھیک آپ سناؤ
ب شکر اللہ کہا ہم اتنے کپڑے ہیں استری کی یہ بنا آپ پوچھو ہی مت
کرنے تھے نا
ہاں ہاں کریں گے ابھی کام ہی کر رہے ہیں اب کچن کا کام ختم کیا اب ہم کچن میں سے باہر نکلے کام کے لیے
اچھا ٹھیک
ہ
اچھی بات ہے
آج ہمیں باہر بھی دھونا ہے اور پھر چاول بھی صاف کرنے ہیں کچا آج ہم بہت کام ہے اس لیے میں نے سوچا کام کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ بات بھی کروں تھوڑا سا ٹائم جلدی نکلے گا آیا سمجھ اور کون فون کرا کو
پاپ مما کو فون کرتا
چل پ میں نے پتا ہے میں نے کب ڈے رکھا واش روم میں نہانے کے لیے
ہو
تھا نا
ہوں
تو نے سوا پہلے یہ نکل اچھے سے اس کے بعد
چلو ٹھیک ہے
اب کیا کھا رہی ہو آپ میں اتنا چور اٹھایا کھات کھاتے
اس میں کہاں شور آتا ہے اس میں تو کرپ بھی نہیں ہوتا
نہیں اک منہ کی اک منہ کی آواز س رہے ہے نا
اچھا
اور سناؤ پھر خالی پوچی تھے اچھے سے گھر
ہاں شکر اللہ کو اچھے سے پہنچی
آ کو کیسے آتا ہے اکیلے آنا
کیوں اس کو عادت ہے پہلے سے
سے مطلب آ کی ماں کو آئے گا
انا
وہی میں بول رہی ہوں
ہ اس کو عادت ہے بچپن سے مطلب وہ جب سے ا نہ تپ سے
ہوں ہوں اچھی بات بھی ہے آنا بھی چاہیے اب کیا روز روز ڈیپینڈ ہونا کہ
ہاں خود ہی خود ہی یہ کرنا پڑتا ہے ہ اچھی بات یہی ہے کہ خود سے انسان کرے باقی کچھ نہیں کیا کسی پہ ڈیپینڈ رہنا ا ہوں
ج اور بولو اور بتائیے نا آپ کچھ خاص اب تو چپ ہی ہو گئی ہلو ہلو ہلو ہلو آپ کدھر جاتی ہو
نہیں میں تو یہی ہوں میں آپ کو ہیلو ہیلو کرتی ہوں آپ کہ ہی جاتی ہو
میں نے اتنے ہیلو کیے مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کیا کر کیا رہی ہووں ہاں
کسم سے میں نے نہیں سنا آپ خاموشی آ رہی تھی وہاں سے
خاموشی وہاں سے گئی تھی پت ہے اس اسی لیے ہوتا ہے میں نے کل بھی سنا ایک میں یہ ج ریجیکشن کا ریزن اس میں آ رہا تھا یہ ہاں ایک سائڈ کی ایک سائڈ کی آواز نہیں آ رہی تھی ہم تو بات کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا ہے پھر یہ ریجیکشن کہاں سے ہوتی
ہاں تو یہی تو مسئلہ ہے نا ہم اس سر کو بتانا چاہیے اس میں خود ہی نیٹورک ایرا رہتا ہے
اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں نیٹ وہاں سے آئے اس میں ہم کیا کریں گے نا
اس کا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارا کام ہے کام کرنا ایمانداری سے اچھائی سے
وہی تو
اور یہ نیٹورک ح سر بھی کیا کر سکے بچارے
پتا ہے مجھے سر نے پرسوں بھی فون کیا تھا میں نے کہا نا میرے فون میرے بھائی کے پاس ہے تو یہی اس نے مجھے بولا ہی نہیں ہے اس نے سر کو سیدھے میرا نمبر بھیجا لیک کہ سر نے میرے نمبر پہ کال نہیں کیا پھر میں نے شام کو دیکھا تھا تو میں نے سر کو یہی سے فون کیا
اچھا ٹھیک ہے پھر کچھ خاص بات تھی
نہیں بس یوں ہی سری کہڑی بہت آپ کو تو پتا ہی ہے
ہوں ہوں
جی اور کچھ بھی نہیں
ویسے سر بہت اچھے انسان ہیں
بہت زیادہ
بہت نا بہت مجھے وہ بہت پسند ہے
ہاں اللہ ان کو سلامت رکھے وہ بہت اچے بائے اور باقی
شکر اللہ
میں نے نا پورا پرہیز کیا ہے اس بار
کس چیز کے
کالج میں بی مار تھی کسی کو یہ نہیں بولنا پڑا یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ کیونکہ میں نے پرہیز کیا ابھی دیکھو میں نے کچھ غالت نہیں کھایا چائے کے ساتھ سیدھا ع لوہ سا کھایا
اچھی بات ہے اپنے آپ کو تو خود ہی آنا چاہیے نا پرہیز کرنا اب بار بار بار بار کون بولے گا
ہ
ہوں اور کسی کو کسی کو کیا بڑی ہے کہ روز روز بولے ایک بار بولے گا دو بار بولے گا
جب نہیں مانے گا ہاں کھاؤ جو ہوگا دیکھ رکھا جائے گا
اور کسی کو تکلیف تھوڑی ہوتی ہے تکلیف اس کی اپنے آپ کو ہوتی
تو صحیح بولا آپ نے پتا ہے نا اس پرس رات کو دادت سے نا وہ نا وہ بیچے نہیں چمج د آارپ سر
کد روپ کسی نے لیا
ہ میرا درد م ہی حوالے
یہ ہر ایک کے لیے ہے چاہے کہ کوئی کتنا بھی پیارا کیوں نہ ہو اپنا د د ن اپنے لیے
ہاں یہ بات تو سچ ہے
کفر
ہے ماں اتنا روتی ہے لیکن درد اسی کو ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے
درد تو پھر بھی بیمار کوئی ہے نا درد ہوگا کو ہوتی ہے بےچینی ماں آ کو
لیکن دارد اسی کو سے آنا ہے جس کو
جس کو ہے تو پھر پرہیز تو اپنے لیے ہے آپ تو ایسے بول رہے ہو جیسے آپ نے کوئی بڑا کام کیا ہے
ہاں بڑا کام ہے میرے لیے پتا ہے کیوں
کیکوف
میں نا لائٹ لے لیتی تھی ہر کسی بات کو لیکن آج میری زندگی نے مجھے سکھا دیا کہ ایسیے ہی لائٹ
صحت صحت کی کیا اہمیت ہے ہاں لیکن ایک چیز بولوں نا میں اگر انسان کے تت ہے تو سب کچھ ہے ورن اگر ورنہ اگر کروڑوں ورنہ اگر کروڑوں روپ بھی ہوں گے نا تب بھی دل برام سے اچھا لگتا ہے
ہاں صحی بات ہے
نہ
اچھا مجھے بولو یہ بھی کرتی ہے رم سائمہ سائمہ بھی سام کرتی ہے
ہ ارے تو کیاا نہیں کیوں
ایسے ہی میں نے سوچا آپ کے پاس رہتی ہے آپ نے مت بولا ہوگا اس
نہیں نہیں خالی وہ دوسرا والا جو جو آیا تھا اس کا بولا تھا میری بہن لیکن ان کو ابھی نہیں آیا ہے اس کا ورت باقی اس نے بولا یہ والا میں نے کروں گی کیونکہ اصل میں اس کو پتا ہے تسلی ہو گئی ہے پچھلی بار جب وہ ان کی سرکت نا موہ والا میکڈیپ
ارے اس کا تو سب کو ہو گیا
نہیں اس نے تو انوں اس نے تو ان کو بہت کیا نا
بہت زیادہ رن کووں نہیں میرے کو بھی
وہ تو زیاد ت ہو گئی پھر اصل میں اس کو اسی لیے فون کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے اور سے بلا وہت دو ساوا ہی دین
پتا ہے ایک انسان پورے معاشرے کو سنبھال بھی سکتا ہے سنار بھی سکتا ہے اوربا بھی کر سکتا ہے بگڑ بھی سکتا ہے آج کل انسانیت ہے ہی نہیں
اس کو کل پھر میں نے بولا سا بہن کو اس کو فون کرنے کے لیے کیونکہ میری بہن نے بولا مجھے اسے فقت بونا ہے اس کو کہ آپ کے کچھ تھرٹی منٹ اپرو ہو گئے ہیں
اب میں نے تو دکھایا نا آپ کو
نہیں زبانی بولا ہے کہ تھرٹی منٹ
اچھا
کو بولا کہ اس کو فون کر کے بولا آپ نے اگر ایسا بولا تو اب کیا ہو گیا
ہوں
اس نے فون کیا اس کو تو اس نے نہیں اٹھا اس نے وہاں سے کاٹا ہے فون
ہوں
تو پھر کیا ہے کام پھر میسج کیے ہے میں تو دکھا دیا ایسا ہے وہ ہےگی ہے
ہوں
میں نے کہا ذرا چلو چھوڑو اب کیا فائدہ ہے اس کو بولنے بولنے سے
ہاں وہ کیا چھوڑو چلو بعد میں ملتے ہیں
اوکے اللہ حافظ